ہاں
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں
جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے
الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ سب ٹھیک ہے گھر میں سب ٹھیک ہے
جی جی شکر خدا کا سب ٹھیک ہے
آپ تھوڑا اونچی آواز میں بات کر سکتے ہیں
ا جی جی اب میری آواز ٹھیک سے آ رہی ہے
ہاں اب بہتر آ رہی تو پہلے تھوڑی س دھیمی آ رہی تھی
وہ نا میرا تھوڑا نا حیکت تھوڑی کم ہے مجھے اسی لیے شاید سے
کوئی کوئی بات
جی تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا پہلا موضوع جو ہے وہ شروع کریں گے اس کے بعد میں جو ہے اپنا دوسرا موضوع اب مطلب اس کے بعد میں اپنا پہلا موضوع شروع کروں گی
جی بلکل میں اپنا موضوع شروع کرتا ہوں
جی
میرا پہلا موضوع ہے لباس انسان کی پہچان کا آئینہ
جی
ہر انسان کا لباس اس کی سوچ مزاج تہذیب اور سناخت کا ہیلو
جی جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے
سناخت کا عکس ہوتا ہے اس موضوع میں بیاں کروں کہ کپ کپڑے صرف جسم کو دیکھنے کا ذریعہ نہیں بلکہ شخصیت کو ظاہر کرنے کا بھی ایک اہم حصہ ہے
مختلف علاقوں اور معاشروں کے لباس کس طرح ان کی تاریخ اور روایت کو نمایاں کرتے ہیں صاف ستھرے اور مناسب کپڑے پہننے سے خود اعتمادی کس طرح بڑھتی ہے اور دوسروں پر پہلا تاثر کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے
جی
مثالوں کے ساتھ واضح کرو
جی ہاں مجھے لگتا ہے آپ نے آج کا جو ہمارا موضوع ہے آپ نے وہ لباس ہی رکھا ہے ہے نا ال لباس آپ آج لباس پہ مختلف موضوع پیش کرنا چاہیں گے تو اسی بات پہ مجھے بھی لگتا ہے کہ میں جو اپنے موضوع چنا ہے اسی پہ میں کچھ اور بھی بولنا چاہوں گی
بالکل بالکل
میری آواز اچھے سے آ رہی ہے
ہاں جی اچھے سے آ رہی ہے
ٹھیک ہے تو میرا موضوع ہے روایت لباس کی اہمیت اور حفاظت
بالکل
ہر قوم کے روایت کپڑوں کپڑے اس کی تہذیبی وراثت کا حصہ ہوتی ہے اس موضوع میں وضاحت کرو کہ یہ روایت لباس کو زندہ رکھنا کیوں ضروری ہے آج کے جدید دور میں جب نئے انداز مقبول ہو رہے ہیں تو پرانے لباس کی قدر کس طرح برابر رکھ رکھی جا سکتی ہے برقرار رکھی جا سکتی ہے عید شادیوں اور تہواروں میں روایتی کپڑے پہننے کی اہمیت بیان کرے اور بتائیے کہ یہ روایت نسلوں کو کس طرح اپنی پہچان سے جوڑ کر رکھتی ہے ہیلو
جی
آپ خاموش کیوں ہو گے آپ کہاں کھو گے
یہ بہت سخت اردو لگ رہے ہیں مجھے تو میں کوشش کروں تو میں کوشش کرنا چاہوں گا کہ ہاں ویسے لباس بہت ہی ضروری ہے پہننا اور ڈفرنٹ یہ مختلف مختلف علاق کے لوگ مختلف لباس پہنتے ہیں اور ان کا خیر میں اپنا دوسرا موضوع پیش کرنا چاہوں گا
جی جی
ہاں
میں آپ کے ساتھ ہوں آپ گھبرائیے نہیں
جی شکریہ آپ کا میرا دوسرا موضوع سادہ لباس کی خوب سادہ لباس کی خوبصورتی ہے اکثر لوگ مہنگے اور نمائشی کپڑوں کو بہتر سمجھتے ہیں مگر اصل خوبصورتی سادہ اور صاف لباس میں بھی ہوتی ہے اس موضوع میں بیان کرو کہ سادگی انسان کی شخصیت کو کس طرح نمایاں کرتی ہے کپڑے کس قیمت سے زیادہ اس کی صفائی مناسب ان کے انتخاب خواب اور پہننے کا سلیقہ کیوں اہمیت رکھتا ہے
جی
روزمرہ کی زندگی سے مثالیں د کر اپنی رائے واضح کرو
جی مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کے یہ موضوع ہے نا یہ موضوںع سے زیادہ سوال پوچھ رہا ہے ہم سے
جی جی
جی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ویسا موضوع چننا چاہیے تھا جس میں سوال جواب نہ اٹھے جس میں ہم جو ہے سیدھے ا اس موضوع پہ بات کرے اپنے اپنے جو رائے ہے وہ پیش رکھے خیر کوئی بات نہیں مہربانی کر کے آپ آخری جو کال ہوگی اس میں دھیان رکھھیے گا آپ کی جو آخری کی کال ہوگی ٹھیک ہے
بالکل بالکل
ٹھیک ہے اب میں اس پہ جو ہے اپنا دوسرا دوسرا موضوع وہ پیش کرنا چاہوں گی
جی
کپڑوں کی دیکھ بھال اور ان کی ذمہ داری ہمیں کیسے کرنی چاہیے کپڑے خرید لینا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ ان کی مناسب دیکھ بھال بھی ضروری ہوتی ہے اس موضوع میں آ لکھنا کہ کپڑوں کو صاف رکھنا ٹھیک طریقے سے دھونا سکھانا اور سنبھال کر رکھنا ان کی عمر کو کس طرح بڑھاتا ہے آپ سنیے گا یہ کتنا اچھا جو یہ ہے ایک کیا کہتے ہیں اس کو سینٹینس کو کیا کہتے ہیں ہم اردو میں
مجھے معافی چاہتا ہوں پتا
اچھا آپ دوبارہ سنیے گا کہ میں نے کیا کہا کہ ہمیں کپڑوں کو صاف رکھنا ٹھیک طریقے سے دھونا سکھانا اور سنبھال کر رکھنا ان کی عمر کو کس طرح بڑھاتا ہے بجائے صرف اس سے بچنے اور کپڑوں کو دوبارہ استعمال کرنے کے فائدے بھی بیان ہوتے ہیں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ذمہ داری رویہ گھر کے کچرا اور ماحول دونوں کے لیے مفید ہوتا ہے جی
جی میں اپنا ایک موضوع پیش کرنا چاہوں گا
جی جی بالکل
لباس انسان کی پہچان کا آئینہ
بالکل
لباس انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے یہ صرف جسم کو ڈکنے کا ذریعہ نہیں ہوتا بلکہ شخصیت تہذیب اور سوچ کی بھی نمائندگی کرتا ہے جب کوئی شخص صاف ستھرے اور مناسب کپڑے پہنتا ہے تو اس کا پہلا تاثر دوسروں پر بہت اچھا پڑتا ہے مختلف علاقوں اور قوموں کے روایتی لباس ان کی تاریخ اور ثقافت کو ظاہر کرتے ہیں مثال کے طور پر ہر ملک کو ہر ملک کا اپنا الگ لباس ہوتا ہے جو اس کی پہچان بن چکا ہوتا ہے اچھا لباس پہننے سے انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہیں اور وہ ہر ماحول میں اور اعتماد محسوس کرتا ہے شکریہ
او آپ نے اتنی جلدی جلدی ختم کر لیا کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ آپ نے اتنی جلدی بولا خیر بہت اچھا بولا آپ نے
جی شکریہ آپ کا
جی اب مجھے لگتا ہے میں اپنا اپنے دو جو موضوع ہے لباس پہ وہ ختم کرنا چاہوں گی ا تو اب پلیز مہربانی کر کے کان کھول کے سنیے گا
بالکل
کان کھول کے دماغ کی کھڑکیاں کھول کے بند نہیں رکھنا ہے دماغ
بالکل
بہترین لباس کا انتخاب کیسے کیا جائے اور میرا اسی کے ساتھ دوسرا موضوع ہے لباس اور خود اعتمادی کا کیا تعلق ہے تو پہلے میں اپنا تیسرا موضوع پیش کرنا چاہوں گی بہترین لباس کا انتخاب کیسے کیا جائے کپڑے خرید ت وقت صرف رنگ اور نقش دیکھنا کافی نہیں ہوتا اس موضوع میں یہ لکھ کے بیان لکھو کہ معیار کپڑے اور کپڑا سلائی آرام اور ضرورت کی مدد نظر مد نظر رکھنا کیوں ضروری ہے مہنگی لباس اور بہترین لباس میں ہم کیا انتر ہوتا ہے ہمیں آپ پلیز مہربانی کر کے اس بارے میں سوچیے گا سوچ سمجھ کے خریداری کرنے کے فائدے اور خرچے کے نقصانات بھی بیان کیجیے گا آگے چل کے ابھی نہیں آگے چل کے لباس اور خود اعتمادی کا کیا تعلق ہے مناسب اور صاف لباس انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے اپنی ضرورت اور موقع کے مطابق کپڑے پہنتے پہننا کیوں ضروری ہے اس کے روای گفتگو اور برتاؤ میں کس طرح بہتری آتی ہے تعلیم ملاقاتوں اور روزگار کا ماحول میں مناسب سب لباس کی کیا اہمیت ہوتی ہے اچھے لباس صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ بہتر تاثر پیدا کرنے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ
بہت شکریہ آپ کا بھی مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر
جی خدا حافظ
خدا حافظ